السلام علیکم کیسے ہو
وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سب کیسے ہیں
الحمد للہ
سوچا میں آج آپ کے ساتھ کچھ بات کروں میں نے آپ نے ریئلائز کیا شہروں میں گرمی اور دور بہت بڑھ گئی ہے درخت ختم ہو رہے ہے اس کا حال صرف فورسٹریشن ہے مطلب نئے درخت لگانا اور ان کے بڑے ہونے تک سنبھالنا
لیکن لوگ لگاتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں سوکھ جاتے ہیں
اس لیے تین بات یاد رکھو لوگ کل درخت لگاؤ جیسے نیم ککر سکھ چین صحیح جگہ چنو اور پہلے دو سو ریگولر پانی دو
پائدہ کیا ہوگا اس سے
سا ملے گا ہوا صاف ہوگی ٹیمپریچر کم ہوگا فلڈ روکیں گے ایک درخت اے سی جیسا کام کرتا ہے
تو پھر اپنی گلی سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہر گھر ایک د ر رکھت لیل
بہترین چھوٹے سٹب سے ہی بڑا چینج آتا ہے لگاؤ بچاؤ بڑھاؤ
ڈن اگلے سنڈے سے کام شروع
ہاں ٹھیک ہے
بلین ٹری پروجیکٹس کے بعد بھی شہر گرم ہے کیا کمی رہ گئی
دیکھ بھال کی کمی درخت لگانا ٹین پرسینٹ کا کام ہے نبے پرسینٹ اسے بچانا ہے پہلے سال ہفتے میں دو بار پانی دو دوسرے سال ایک بار
کون سے درخت بیسٹ ہے ہمارے لیے
جہاں پانی کم ہے وہاں کیک بیجنڈ شہروں میں نیم آملہ تاس گلمور فروٹ چاہیے تو جامن شریفہ لگاؤ
یہ گھر کتنا درخت سنبھال سکتا ہے
کم سے کم دو گھر کے سامنے اور چھت پر پانچ سال بڑا فرق خود دیکھ لو گے ہوا بھی صاف بل بھی کم
ٹھیک ہے چلو مافول کمپین چلاتے ہیں ہر ویک گڈ ویک ایک گھنٹے
یہی سوچ چاہیے گرین اسٹریٹ ہم خود بنائیں گے
تو نے دیکھا اسکول کے باہر والا نیم کاٹ دیا سایہ ختم دو دوول دبئی
ڈبل
ہاں اس لیے کہتی ہوں افارسٹشن صرف سرکاری نہیں سرکاری کام نہیں ہم ہم لوگ دس د رخت لگا ہے اور بچا لے تو بہات ہے
بالکل چھوٹی جگہ ہے تو مبیکے ٹچ کیوس یوز کرو تھری انٹو تھری پھٹ میں چار پودے تین سال میں چھوٹے جنگل تیار
پانی کا مسئلہ ہے یہاں
اے سی کا پانی چاول دھو کر والا پانی وضو کا پانی یوز کرو ڈرپ بوتل لگا دو ایک بوتل دو دن چل جاتی ہے
اور بچوں کو انوالو
اور بچوں کو انوالو کرو جو بچہ درخت لگائے یوز نام اس نام کی تاکتے وہ کبھی کٹنی نہیں دے گی
سمجھ سمجھ گئی نیم سے اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے نام سے اٹیچمنٹ چلو آج ہی پھر پانچ بیج دباتے ہیں کہ کیا
شہر میں
شرو کرو ایک بیج ایک امید کوئی اور چاہے
کل میں نے نیوز میں پڑھا کہ پک
یہ نہ یہ نہ یہ نہ یہ ما ون
چلیے پنجاب میں ہر سال ٹونٹی سیون تھاؤزینڈ ہیٹر جنگل ختم ہو رہے ہیں یہ سن سن کر دل اداس ہو گیا کچھ کرنا چاہیے نا
بالکل صرف افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا افورسٹشن مطلب نیا جنگل لگانا اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہم لوگ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں آپ سوچ سوچو اگر ہر فیملی سال میں پانچ درخت لگائے تو
ہاں یار کیلکولیشن تو سمپل ہے تین کروڑ فیملیز ہے پنجاب میں پانچ درخط پر فیملی اس کوالٹی ففٹین کروڑ درخت سا لیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لگاتے ہیں پھر کیئر نہیں کرتے گرمی میں چھک جاتے ہیں سوکھ جاتے
اگزٹلی افسٹیشن صرف پلانٹنگ نہیں ہے اس کو سس سسٹین کرنا اصل کام ہے تین چیزیں ضروری ہے صحیح درخت مطلب کہ لوکل کلائمیٹ کے حساب سے جیسے نیم سکھ سکھ چین گلمہر اور پائن شیشم اور جیسے کہ ککر پیڑ یہ سب پیڑ پودے بھی بہت اچھے ہے موسم کے حساب سے پھر صحیح جگہ فٹ پاتھ پر چھوٹے چھوٹے درخت کھلی زمین پہ بڑے بجلی کی تاروں کے نیچے نہیں لگانے ہیں جیسے اور پھر ایک چیز اور ہے صحیح دیکھ بھال پہلے جب پہلے دو سال ہو جائیں گے تو پانی دینا لازمی ہے مرچ ڈال دو تو نمی رہتی ہے
یار میں تو کہتا ہوں اسکولس کو انوالو کرنا چاہیے بچ پن سے عادت پڑ جائے تو بڑے بڑے ہو کر خود کریں گے ایک بچہ ایک درخت چل رہا اسکول میں
سک زبردست آئیڈیا ہے آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور دیکھو افارسٹشن کے ڈائریکٹ فائدے کیا ہے دیکھو نمبر ون گرمی کم ہوتی ہے درخت کا سایہ ٹین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر گرا دیتا ہے اور اس کے سائے میں ہمیں ک کسی اے سی فین کی ضرورت نہیں ہے جس سے ہماری بل بھی بہت کم آ جائے گی اور ہوا تو یہ صاف کرتا ہی ہے اور ہمیش میں اچھا آکسیجن بھی دیتا ہے نمبر ٹو فلڈ کنٹرول جار مٹی کو پکڑ کے رکھ جو جڑے ہوتے ہیں پیڑ کے وہ مٹی کو پکڑ کے رکھتے ہیں جیسے ٹو تھاؤزینڈ ٹینٹی ٹو کے فلڈ میں جہاں جنگل تھا وہاں نقصان کم ہوا تھا کیونکہ جو لڑکی جڑے ہے انہوں نے زمین کو پکڑا رکھا تھا جس سے پانی سے زمین کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوا اور نمبر تین ایئر کوالٹی ایک میچ ایک میچور درخت سال میں ٹوینٹی ٹو کے جی کاربن ڈائی آکسائڈ ابزب کرتا ہے بابا آپ خود ہی دیکھو جتنے در آ کو ہوں گے اتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ یہ ابزب کر لیں گے اور جتنا زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر لیں گے یہ اتنا زیادہ ہوا صاف ہو جائے گا جتنا زیادہ ہوا صاف رہے گا انا بیماریاں کم آئے گی اور ہمیں فریش ایئر ملے گا آکسیجن ملے گا جس سے ہماری صحت بہت اچھی ہوگی
اور اکاناممی بھی بوسٹ ہوتی ہے فروٹس ٹریز لگاؤ تو ان کم
کی ممکن آئے گی وڈ انڈسٹری چلے گی لیکن لوگ کہتے ہیں جگہ کہاں ہے شہروں میں
جگہ نکالنی پڑتی ہے ورنہ کہاں جگہ ہوتی ہے چاٹوں پر کچن گارڈننگ چھتوں پر ہاں چھتوں کچن گارڈننگ ورٹکل فارسٹس روڈ سائڈ پلانٹیشن گریو یارڈس کو گرین کرو جیسے سبزے ہرے بھرے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی گتن جیسے جیسے قبرستان سب سبزے ہرے بھرے ہو ہیں کیونکہ وہاں کوئی کٹتا نہیں ہے سوچو اگر ہر مسجد اسکول آفس کے باہر درخ درخت ہو
صحیح بات ہے میں نے تو سو میں تو سوچ رہا ہوں اپنی گلی سے شروع کرتے ہے پیلیس سروے کرتے ہیں کہاں جگہ ہے پھر نرسری سے لوکل پلانٹس لیتے ہیں پانی کس کا سسٹم بھی بنانا پڑے گا شاید ڈرپ اریگیشن
ہاں اور محلے والوں کو ساتھ ملانا پڑے گا ایک واٹسپ گروپ بناؤ گرین اسٹریٹ میں ا ہر گھر کو ایک درخت اڈاپٹ کرنے دو اب ہم یہی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائے
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ